ہلو اسلام علیکم
اور ٹھیک ہووں اچھے سے
ہاں ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو اچھے سے ہو
اچھا اچھا ابداد کو لگا ہی پائپ
اس کو لگا آج شام کو لگاانی ہے پائپ
آپ ساتھ جانا مگر
ہاں میں جاؤں گا نا اس کے ساتھ
اچھا اور ٹھیک ہو چائے پی
کھایا
نہیں نہیں ابھی نہیں آپ نے کھایا
ہاں
اچھا کیا کر رہے ہو
بس ادھر بیٹھا ہوں دکان پہ موٹر لگا کے پائپ سے پانی نکالتا ہوں
یہی پائپ لینی تھی اب آ کو یہی لگے گی اس کا
دان دان مٹر لگا کے ہے نا ادھر اب پانی نکلتے ہیں ادھر تو بارش بارش کی وجہ سے پانی آ گئی تھی ن دکان پہ بہت آپ پانی نکل
کو لینی تھی یہ اس کو لگے گی اچھی پھر بار بار نہیں چینج کرنی
ہاں ہاں آپ دیکھیں گے کیا کریں گے
ہم اور ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا آپ سناو آپ آب ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا آپ کی وائف ٹھیک ہے
ہاں شکر شکر اللہ کا شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے
ادھر آنا نظر دنے میں نے جو آپ کو بولا
میں آؤں گا نا خود کوئی بات نہیں میں آؤں گا کوئی بات نہیں ہاں جی ٹھیک ہے میں آؤں گا کوئی بات نہیں ہاں میں اؤں گا ہی
ہم مگر آناا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے میں آؤں گا کوئی بات نہیں
اور کیا کر رہے ہو
ادھر بیٹھا ہوں دکان پہ ہی بیٹھا ہوں
اچھا اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالی یہیاری کرے آپ
ہاں انشاء اللہ انشاء اللہ
اور کچھ اور سناؤ کچھ
بس شکر اللہ کا
اچھا ٹھیک ہے مجھے بولو یہ ابھی جا رہے ہو کل دکان پہ
ہاں
اچھا ٹھیک ہے
ہوں
اوکے اور روبی ن مت کانٹٹ تکیہ
نہیں اس نے نہیں کانٹیکٹ کیا
وہ ہے نا آب دندرو خاندان کی ہیڈ
ہاں
ہاں اس نے مت کانٹیکٹ کیا آپ کے ساتھ
اس اس نے تو کیا کانٹیکٹ میرے ساتھ نہیں اس نے مجھے میرے ساتھ ابھی کانٹیکٹ نہیں کیا
اچھا شیزا کرتی ہے فون
نہیں نہیں نہیں میں اس کو ساتھ نہیں کرتا ہوں بات
اچھا اچھا فی الحال فی الحال ہم اپنے ہی بھائی بہن کریں گے ہم اچھے سے کمائیں گے پیسے
ہاں ہاں بت صحیح بولا بس ٹھیک
اوکے اوکے اوکے اور کہاں ہو نو نو اردو
بولا بولا ہاں بت شکر ہے بات
اچھا اور اچھا اچھا ٹھیک باقی آج کا موسم بہت اچھا ہے نا گرمی نہیں ہے
ہاں ہاں
ہاں ہاں فلڈ بھی آنے کا خطرہ ہے مگر ایسے میں ہ ہ اللہ بچ چائے سب کو فلڈ سے اور
بس شکر اللہ کا
بولو اپنے بارے میں جو بچپن کے بارے
بیٹی ٹھیک ہے
ہاں ہاں وہ ٹھیک ہے آپ کو یاد ہے جب ہم بچ پن میں جاتے تھے آر کے اسکول
ہاں ہاں
یاد ہے وہاں پہ طارخ سر تھا ہاں اس کو ڈائیورس دیا ہے نا پتنی نے تو اس لیے بولا میں نے
ہاں مجھے پتا ہے
ہوں ہوں ہ ہ اور کیا کر سکتے ہیں اب یہاں سے گاؤں پوچھ کی وائف کو لیا گولڈ ہی
کس کو
گاؤں پوج ہے نا
ہاں
اس کی پتنی کو
ہاں
سیون لاکھ کا
رات کو چوری
نہیں نہیں اس نے بیگ ہاتھ میں لیا تھا اس نے سڑک پہ ہی وہ چھوڑا تھا اس کو بھول گیا تھا وہ اٹھا ہاں ہاں ہاں جو میڈم تھی ہاں ہاں جو میڈم تھی
بڑی بین جس کو وہ چوک میں دکان ہے
ہاں ہاں ہاں
چوک میں تو اس کو کب لیا کہاں سے لیا تھا
کل وہ گئی تھی دعوت پہ اس نے گولڈ لیا تھا بیگ میں وہ اب آٹو میں چڑھی ہے اس بیگ رکھا ہی سڑک پہ ہی
ہاں
آپ فوٹیج ووٹیج دیکھی مگر دعوت پہ
دعوت پہ
گئی تھی درگاہ میں
ہاں
تو اس نے بیگ اٹھا یہ گولڈ کا بیگ ساتھ لیا تھا
ہاں
وہ آٹو میں چڑھی ہے بیگ رکھا ہے سڑک پر ہی
تو
کرے گئےالتو پوری جگہ چمڑی چوری ہوتی ہے
اور کیا آپ فوٹیج دیکھی وہاں پہ پیڑ آتا ہے آگے دکھتا پورا دکھتا ہی نہیں ہے
اب کیا کر سکتے ہو
ہاں کیا ہی کر سکتا ہے ایک انسان اب اور بتا
ہاں اب
اور ہاں ہاں ہاں اب آؤ گے گھر ابھی
ابھی تھوڑی دیر بعد تین بجے تک آؤں گا گھر
ٹھیک ہے اچھی بات ہے
ہاں بس شکر اللہ کا آپ سناؤ
آپ ادھر آ نا
ہاں
ادر آنا آپ
سنو
جس کے سب آپ کو لڑائی ہے اس کو رکھو سائڈ میں فلحال میرے لیے آ جاؤ
میں نے بولا جس کے ساتھ آپ کو لڑائی ہے اس کو رکھو سائڈ میں فلحل میرے ساتھ آ جاؤ
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
اوکے
اور بتاؤ
بس شکر اللہ ادھر یہ موٹر والے تھوڑا پانی نکالتا
اچھا
اللہ تعالی ہوں
اور
بس شکر اللہ کا کھانا کھایا آپ نے
ابھی نہیں کھایا
کھانا کھایا
ابھی نہیں کھایا
اچھا ٹھیک اور کیا آج کیا سبزی پکائی
ہم نے راجما دال پکائی تھی کل
اچھا اچھا
ہم ہمم آپ لوگوں نے کیا پکایا تھا
ہم نے بھی رجما دال پکائی
اچھا ٹھیک جب آپ فون کاٹ دو گے نا پھر کرو گے نا سبمٹ
ہاں
پھر جہاں پہ فون کرتے ہو نا کال جہاں پہ کال کرتے ہو نا نمبر لکھتے ہو
ہاں ہاں جی
اس کے اوپر لکھ کے ہوتا ہے اردو میں آپ کی کال مؤسل ہو گئی وہ دیکھ لینا
ہاں
وہ جب سبمٹ کرو گے نا کال کو
ہاں
پھر کا کٹ کرو گے نا فون
ہاں جی
پھر جہاں پہ ڈائل کرتے ہو نا جیسے کہ میرا نمبر
ہاں
اوپر لکھا ہوتا ہے اس کو اردو میں آپ کی کال موسل ہوئی ہے
اگر میں خالی یہ سبمٹ سبمٹ کروں گا تو پھر نہیں ہو سکتا ہے اس اس اس پھرمیں میں آپ کرو گا نا کال سبمٹ
ہاں
پھر میں د دکھاؤ گا نا ابھی مجھے اس میں ہے دو تین ٹاسک کے اس میں مجھے ابھی
ہاں وہ اب ختم کر لو ا پھر آج ٹیوزڈے ہے
ہاں آج ٹوزڈے
آج بھی آتا ہے نا پیمنٹ اگر ہوگا تو آپ کو بھی آ سکتا ہے آپ نے کل سے بہت ساری کالس کی نا
ہاں ہاں
منڈے ٹوزڈے آتی ہے نا پیمنٹ
ہاں
آپ نے وہ لنک کیا ہے نمبر
ہاں میں نے وہ لنک کیا ہے نمبر میں میں ابھی نہیں ابھی جب آئے گے پیسے تب دیکھوں گا نا کس اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے
وہ آئیں گے ن ایسے دو روپئے آپ کر کے رکھنا جیسے میں نے بھی کہاں رکھا تھا بینک اکاؤنٹ لنک کر کے مجھے کہاں پھر پیسے ہے جب میں نے کیا تبھی مجھے آئے
میں کروں گا نا جب پیسے آئیں گے تو تب دیکھوں ہاں وہ یہیں سے
اگر آپ ابھی آ جاؤ گے جلدی تو ا وہاں جانا صفا کدل برانچ پہ وہاں پہ ایس ایم ایس الرٹ رکھ کے رکھو اس میں کتنا ہی گھنٹہ لگ تا ہے ایکٹیویٹ ہونے میں پھر اچھے سے آئے گی میسج
ہاں اور کیا اب تو کچھ ہونا چاہیے
کیونکہ منڈے ٹیوزڈے آتی ہے نا یہ پیمنٹ
ہوں ہاں ہاں ہاں
ہوں
اور کیا کر سکتے
ہوں اور مہرز دن ٹھیک ہے
اور میہرز دن بھی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے
اچھا اللہ سب کو ٹھیک رکھے اور بتا بانکی
اور آپ کی بیٹی ٹھیک ہے
ہاں وہ رمضان ٹھیک ہے
ہاں رمض رمضان بھی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے شکر اللہ کا ہاں بس دوا آپ کی ہوں ہاں دوا دوا
میری بیٹی کوٹ کوٹ کر رہی ہے کوٹ کوٹ کوٹ
اچھ اچھ اچھا
ہم ہے نا یہاں پہ نیبر اس کو مرغے بھی ہاں
ہاں
اور
بس شکر اللہ کا آپ سناؤ
بس آپ ساں کرٹنز والا آیا تھا آج
ایک دو دن لگے گے تو پھر آئے گا وہ نقصان تو کسی کو نہیں ہو خالی پانی گھس گیا ادر
اچھا اچھا ہاں چھوٹو کو مت ہوا ہیں نقصان وائے او ہو ہو وائے کہاں سے وہ پچاس ساٹھ ہزار کمائے گا اس کو ہے نا سال میں الییکٹرک سامان
ہاں
اصلی میںح ہے نا اسکو الیکٹرک سامان تبھی وہ خراب ہوا ہوگا
کو لائے گا
ہے نا اچھا اچھا ٹھیک ہے اور ٹھیک ہو اوکے ابھی روکنا دو منٹ
ہاں ٹھیک ہے ٹھیک مجھے پتا ہے
ابھی دو منٹ رکنا اور بتاؤ ہاں ہاں چائے میں نے پی لیے تھی اوکے روکو روکو اوکے اللہ حافظ ٹیک کیئر
اللہ حافظ بائے بائے
سبمٹ کرنا اوکے